ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اب ٹھیک ہے اچھے سے
ہاں جی
خریت سے بس الحمد للہ اور گھر والے اب کے سب ٹھیک ہے اچھے سے
ٹھیک ہے اور گھر میں امی ابو
الحمد للہ سب ٹھیک ہے
چلو اچھی بات ہے ہاں جی بولو
اچھا جی آپ کس موضوع پہ آج بات کرنا چاہیں گے
موبائل فون پے کر لیتے ہیں
جی اوکے میم پہلے ہی میں آپ کو بتاؤں گا موبائل فون پہ ہم بات کریں گے آج ج
ہاں جی
کہ میم پہلی بات یہ جو آپ کو پتا ہی ہے سکے کے دو سائڈس ہوتے ہے نا میم
ہاں جی بالکل سی
ہیڈ اور ایک ہوتا ہے ٹیل جی میم تو ویسیے ہی مطلب کہ موبائل فون کے دو طریقے ہوتے استعمال کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے مطلب ایک طریقہ ہوتا ہے صحیح طریقہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے غلط طریقہ کہ ہے نا میم
صحی بات ہے
جی میم تو کیا ہے جی میم تو کیا ہے کہ ہم کیسے آج سر مطلب موبائل فون کتنا ضروری ہے ہمارے لیے تو دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا پہلے کی بات موبائل فون ہمیں رابطہ کرنے کے لیے ہے ہے نا میم مطلب کوئی کہیں ہاسپٹل میں بیمار ہوگا تو کوئی کہیں دور پڑ رہا ہوتا ہے مطلب باہر دیشوں میں تو ہم مطلب ماں باپ چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے اور بیٹی سے بات کروں تو موبائل سے فون کے ہی ذریعے سے ہم بات کر سکتے ہیں
جی صی فرمایا اور ایسا ہے ن کہ دیکھ اور دنیا کے کسی بھی کونے میں انساف بیٹھا ہو وہ چند لمحوں میں ہی مطلب رابطہ ہو جاتا ہے
جی میم جی میم تو ہاں میم تو کیا ہے کہ مطلب ہم ہمیں موبائل فون تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی آج کام آتے ہیں جیسے کہ آن لائن کلاسز ہوتے ہیں پی ڈبلیو کی مطلب بہت سارے مطلب پلیٹ فارمس ہیں جو آج آن لائن کلاسز دے رہے ہیں تاکہ بچوں کو اچھے سیکھ ملے تاکہ بچوں کو اچھی پڑھائی ملے وہ آگے جا کر بہت مطلب جو بہت اچھے امتحان ہوتے ہیں وہ پاس کر کے اچھے نمبرات لائے اور اپنی زندگی اچھے سے بسر کرے اور اپنے ماں باپوں کو بھی مطلب خوشی دے تاکہ ہم کسی اچھی جگہ ملازم لگے ہیں نا میم
صحیح بات ہے اچھی تعلیم کے لیے تو مطلب یہ بہت ہی جیسے اس کا فائدہ ہے انسان کو
جی میم جی میم تو
کیا ہے کہ مطلب موبائل فون ہمارے زندگی کے لیے بہت ضروری ہے مطلب ہر کوئی کام آج ہر کچھ آن لائن ہی ہوتا ہے ہے نا میم مطلب ڈاکومنٹس چیک ہوتے ہیں آن لائن یہ لائسنس گاڑی کی آن لائن ہی مطلب ڈومسائلز آدھار کارڈ ہر کچھ اورج آن لائن ہی ہوتا ہے نا میم جیسے کہ آپ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو امیزون ہے آپ کے پاس فلپکارٹ ہے آپ کے پاس مطلب آپ آپ آرڈر کرتے ہیں تو گھر پہ پہنچتا ہے وہ کس کس آپ کے موبائل فون کے ذریعے آپ کو سہایتا ملتی ہے نا م
صحی نہیںتا ہے صحی پرمان
مطلب موبائل فون اب اب میں آپ کو بتاؤں مطلب یہ صی طریقے ہوتے ہیں مطلب موبائل فون کو یوز کرنے کے لیے اب دوسرا طریقہ ہے موبائل فون ہم کس جگہ مطلب موبائل فون کیسے ہمیں برباد کر رہا ہے آج کل مطلب آپ کو پتا ہی ہے مطلب
کا تو ایسے ہے موبائل فون کا کہ چلو بندے کو ہنگامی مدد مل جاتی ہے کوئی حادثہ ہو گیا کوئی وقت بے وقت ہو گئے انسان کے ساتھ نا تو فورن اپنے گھر والوں کو مطلب فون کر سکتے ہیں مدد کے لیے یا وہ ہمیں وہ کہیں باہر ہے ہمارے امی ابو یا پھر کوئی چلو ہمارے ہے نا باجی بھائی جان کوئی تو مطلب ترنت پھر ہمیں ساتھ کے ساتھ ہی مطلب فورن سے بات ہو جاتی
جی میم جی آپ نے بہت اچھی بات کی مطلب میں آپ کی بعات سے بہت سحمتوں ہنڈریڈ پرسینٹ رائڈ کریے اپنے بعد مطلب یہ ہمیں مطلب جب کریشل سچویشنس ہوتی ہے ہمارے پاس ہم اس ٹائم بھی مطلب موبائل فون یوز کر رہے تو بہت یوز آتا ہمیں موبائل فون اب مسئلہ کیا ہے کہ اب آپ کیا اب آپ سننا چاہتے ہیں اس کی خامیاں مطلب موبائل فون کی خامیاں کیا ہے
خامیا تو دیکھیے خامیا تو بہت ہے بند موبائل فون میں ہی مصروف ہو کے رہ گیا اج کل کے جمان زمانے میں ایسا چل رہا ہے کہ اسی میں مصروف ہو کے رہ گیا ہے
میں آپ کو بتاؤں گا مطلب کتنی مطلب کیا ہو رہا ہے آج کل دیکھیے میم آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں مطلب دیر تک جاگتے ہیں موبائل فون پہ مطلب ایک دو ڈھائی بجے تیک تین بجے تک موبائل فون چلاتے پھر جب وہ صبح اٹھتے مطلب جیسے کہ مطلب اگر آپ صبح اٹھو گی تازہ فریش ہو کر مطلب اگر آپ موبائل فون یوز نہیں کروکے صبح اٹھو گے جلدی شام کو جلدی سو گے تو آپ ابوسلی صبح ابھی مطلب ا اٹھو گے ہے نا میم جی میم تو وقت پہ جی میم تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم دیر تے موبائل فونز میں گیم کھیلتے رہتے ہیں جیسے کہ آج کل لڑکے پب جی کھیلتے ہیں موبائل فون پہ دھ تک ایک دو ڈھائی بجے تک پھر جب وہ صبح اٹھتے ہیں مطلب وہ مطلب ان کے سر میں اتنا مطلب
ہاں بند تروں ت آ جانی نا جیسے مطلب سو کے اٹھ کے اتنے گھنٹے کے آرام کے بعد بندہ ترو تجہ ہوتا ہے ویسے نہیں ہو
جی جی میم تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب جیسے کہ مطلب میم میں آپ کو پوچھ سکتا ہوں آپ کتنے سال کے ہیں
ہاں میری فورٹی کے آس پاس ہےر ہ
کہ کہ مطلب جب آپ دس بارہ سال کے ہوتے تھے مطلب میم آپ دس بارہ سال کے تھے جب آپ دس بارہ سال کے تھے تو کیا ہوتا تھا مطلب آپ کے امی ابو آپ کے مطلب بھائی بہن ایک ساتھ مطلب وہ دیکھتے تھے کیا اس کو بولتے ہیں مطلب ٹی وی دیکھتےب مطلب نیوز دیکھتے تھے ایک ساتھ جی میم جی میم مطلب ایک ساتھ نیوز دیکھتے تھے تاکہ مطلب آپ ہم سب مطلب ایک ہی جگہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے نا میم
صحیح بات ہے
جی میم جو آج کل کیا ہو رہا ہے مطلب ہر کسی بچے کے پاس فون ہوتا ہے مطلب ہر
بچا کیا دیکھ دیکھو چاہے کوئی انسان ہو بچا ہو بوڑھا ہو مطلب اسے میں نے تو یہ دیکھا کہ اسے بھوک پیاس تک کا علم نہیں ہوتا کہ مجھے بھوک پیاس ہے اسی میں وقت برباد کرتا ہے دن رات
تو مسئلہ آج یہ ہے کہ مطلب ہم کیا کرتے ہیں مطلب موبائل فون یوز کرتے کھانے کھانے کے دوران بھی ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کھانا ہی کھا رہے ہیں یا اور کچھ کھا رہے ہیں تو ہم صرف اسے ریلس کال کرتے ہیں دیکھیے کہ مطلب آج کل انساگرام فیس بک ہم چلا رہے ہیں ہر کوئی چلا رہا ہے مطلب یوز کر رہا ہے انسا گگرام فیس بک کیا ہوتا ہے کہ مطلب تو کیا ہوتا ہے مطلب ہم کھانے کھانے کھانا کھانے کے دوران بھی مطلب ریلس کرتے مطلب اس سے کیا ہوتا ہے ہمیں مطلب ہمیں پتہ نہیں چلتا ہمارا کھانا کیسے ہوا تو جو انسٹاگرام کے جو ہم ریلس دیکھتے ہیں ان کے
مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھو کھانے کا ذائقہ ہی نہیں لے پاتا انسان اگر اس کے ہاتھ میں نے تو اپنے گھر میں نا مطلب ایک سول بنا لییا کہ کھانا کھاتے وقت مطلب موبائل فون دور ہی رہے گا تو ہے نا کانے کا ذائق ہی نہیں اتا
جی میم آپ نے بہت اچھا رول لگایا ہے اپنے گھر میں تو میں آپ کی بات سے بہت بہت زیادہ سہمت ہوں مطلب دیکھیے آ ہم ریلس اسکرال کرتے ہیں انسٹاگررام پہ مطلب جو کنٹینٹ کریئٹرس ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی کنٹینٹ کریٹر سیبریٹی ہم ان کے ریلس پہ لائک کرتے تو وہ پیسے جیتتے ہیں مطلب وہ پیسے کماتے ہیں بہت ہم کیا کرتے ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے ہم اپنا ٹائم ضائع کرتے مطلب یہ غلط بات ہوئی ہے مطلب اگر ہم بھی وہی ان کا فالو کرے کریں مطلب کنٹینٹ کریئٹر بنے تو ہم بھی بہت اچھا اچھے طریقے سے پیسے کما سکے بٹ ہاں یہ بھی ایک بات ہے اس کے لیے کوئی سکل ہونا چاہیے جیسے کہ میم آپ کو کھانا بنانے کی شکل ہوتی ہے کسی لڑکی کو کسی مط مطلب ہماری سسٹر جو ہوتے ہیں کیلیگرافی جی میم وہی اپلوڈ کر مطلب بائی دیٹ وے آپ پیسہ کما سکتے ہیں جیسے کہ میم میں بھی ایک پروفیشنل فٹ بالر ہوں تو مجھے بھی مطلب ریلس چٹانی چاہیے مطلب اگر مجھے شوق ہوگا کنٹینٹ کریئٹر بننے کا تو تو میں بھی وہ اسی طریقے سے پیسے کما سکتا ہوں مگر ہم کیا کرتے تو میم ہم صرف ریلس اس کررال کرتے ڈراماز دیکھتے موویز دیکھتے ایک دو ڈھائی بجے تک پھر جب ہمیں صبح گھر والے بولتے ہیں کام کرو ہم بولتے ہیں
صحی بات ہے نا وہی تو بات ہے نہیں دیکھو بندے کو وقت کے گزرنے کا دن رات کا یا پھر دنیا کی مصروفیت کا مطلب کچھ پتا ہی نہیں لگتا بند بیگاننا ہی ہواتا ہے اس
جی میم تو کیا ہوتا ہے میم جب ہمیں گھر والے بولتے ہیں مطلب کام کے لئے کچھ ہم بولتے ہیں میرے پاس تو انرجی نہیں ہے میرے پاس تو یہ ہے وہ ہے دکھ رہا ہے سر دکھ رہا ہے کس لیے جب ہم رات کے دو تین ڈھائی بجے تک ایسے ہی فون چلاتے رہتے ہیں تو کیا ہوگا اس سے میم آپ کو تو پتا ہی ہے مطلب کتنی تھکان آتی ہے جب انسان سوتا نہیں ہے رات ب ہے نا میم
ہوں ہوں صحی فرمایا آپ نے صحت خراب ہو جاتی ہے نا اس سے دیکھو زیادہ استعمال سے نظر کمزور ہو جائے گی نیند نہیں ا انسان کو سر درد ہونے لگ جاتا ہے
ہاں میم تو بہت اچھی بات کہ ہے آپ نے تو کیا ہے کہ مطلب ہم غلط مطلب غلط استعمال میں بھی فون یوز کر سکتے ہیں تھے اور صحیح استعمال مطلب ہمیں اچھا استعمال کرنا چاہیے مطلب آپ کے بھی فرینڈس ہوں گے میم آپ ہی آگے پہنچاتے رہیں گے تو اپنے دوستوں کو بھی بولیے اپنے بیٹ مطلب کوئی ہوگا بائی وائی ان کو بھی بولیے ہے نا میم تو آگے جا کے مطلب وہ بھی اس کو اپلائی کرے مطلب ا ان کی صحت بھی اچھی اچھی رہے گی آگے آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی اچھی رہی
صحیح بات ہے چلو بڑا اچھا لگا آپ سے اس سے بات کر کے ہے نا موبائل فون کے فائدے اور نقصانوں کا جائزہ لیا اس سے بات کر کے ہمیں بھی کچھ زیادہ ہی دم ہو گیا چلو پتا چل گیا کچھ
جی میم تو آپ نے بھی بھی بہت اچھا گیان مجھے بھی بہت اچھا گیان ملا آپ سے تو شکریہ میم آپ نے بہت اچھی باتیں کہی آپ جو اپنے گھر میں جو رول رکھا ہے تو میں بھی اپنے گھر والوں کو ممی ڈیڈی کو بولوں ہی رول فالو کریں گے تو تھینک یو میم آپ سے مل کر بہت اچھا ملا لگا تو آگے ملتے رہیں گے اوکے اللہ حافظ پس خیال رکھیے اپنا اوکے تھینک یو سو مچ
او